ہ
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں اور بتائیے فیملی میں سب کیسے ہیں آپ کے
سب اصل کییدیت سے ہیں
اچھا
ہ
جی جی کل ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ ہو نہیں پائی تھی کل آپ کیا بتا رہے تھے کہ تمہاری جو فیملی میں سب ایک دوسرے کی کافی ہیلپ کرتے ہیں
جی جی جی تم نے کہا تھا کہ ہماری فیملی میں سب ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں
ہوں ہوں ہ ہاں تم نے کہا تھا خاص کر جب وہ جی خاص کر وہ جب بزی ہوں اور باقی سب ان کا کام بٹ دیتے ہیں
یہ تو بہت اچھی عادت ہے میرے گھر میں بھی یہ اگر امی تھک جاتی ہیں تو میری بہنیں ان کی مدد کر کر دیتی ہیں
ہوں مشاء تمہاری بہن اچھا ایک بہن بھی ہے تمہاری پڑھتی ہوگی وہ تو کس کلاس میں ہوں
ب کالج ابھی فرسٹ ایئر میں ہے
اچھا تم سے چھوٹی ہے کیا بڑی ہے
چھوٹنی ہے
اچھا تو پھر گھر اور پڑھائی دونوں کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہوگا ان کے لیے
ہاں لیکن امی اور میری وائف کو زیادہ پریشر نہیں دیتی مدد کر دی ت
اچھا میرے گھر میں ہوں ہ ہ میرے گھر میں بھی امی پہلے پڑھائی کو امپورٹینس دیتی ہیں
اچھا جو تمہارے ابو ہیں وہ کس طرح کا آپ کو مشورہ دے
میرے ابو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کی عزت کرو اور پھر تعلیم دونوں ہی بہت ضروری ہیں اور عزت بھی ضروری ہے تعلیم بھی ضروری ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے
جی جی اور تمہارے ابو کس طرح کی تمہیں صلاح دیتے ہیں
وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا اور گھر والوں کا ہمیشہ خیال رکھنا
جی یہ تو بہت اچھی بات وہ اچھا بتاتے ہیں گھر والوں کا تو ہمیں خیال رکھنا ہی چاہیے اور سچ بھی بولنا چاہیے ہم سچ بولیں گے تو ہمیں کسی طرح کی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے
جی جی بالکل ویسے تم لوگ ڈنر ساتھ کرتے ہو
ہاں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ سب دنر ساتھ ہی کرتے ہیں جتنا ممکن ہو سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں
ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے سب ساتھ مل جل کر بیٹھ کر ایک دستر کھان پہ کھانا کھ
اچھا فیملی ڈنر میں سب اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں پھر جب ہم لوگ سب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں پھر دن میں کس کے ساتھ کیا ہوا کس نے کیا کیا وہ سارا کچھ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے بیٹھ کر باتیں کرنا پھر کھانا کھانا
اسی سے تو آپس میں جو محبت ہے دل کا پیار ہے وہ پڑتا ہے اور آپس کرشتے مضبوط ہوتے ہیں
ہاں اور چھوٹی بہن بھی بہت زیادہ مذاق گیا کہانیاں سناتی رہتی ہے اس کو تو بہت سب کو ہنسی د لاتی ہے اس کی باتوں پر سب کو ہنسی آتی رہتی ہے
جی جی میرے یہاں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے وجہ سے پورے گھر میں ہنسی مذاق کلتا رہتا ہے اور سب خوش رہتے ہیں
ہوں یہ تو ہے چھوٹے بچے گھر کی جو ہے نا رونق ہوتے ہیں اگر چھوٹے بچے ہوتے تو وہاں پر اچھا لگتا ہے ان کی شرارتیں ان کی باتیں تو اچھا لگتا ہے سن کے بچوں کو دیکھ کر ہی چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے کتنا بھی انسان تھک پا ہوا ہوتا ہے لیکن بچہ اگر پاس آگے بٹھ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر مسکراہٹائی ہی جاتی ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے
ہ ویسے تم لوگ کس کسی فیملی ٹرپ پر ابھی گئے ہو جلدی میں کہیں
پچھے منتھ گیا پچھے مہنے گیا تھ ہم ری اسٹیشن گیا کافی انجوائے کیا کافی مزا آیا
واہ فیورٹ ڈریس کی جو یادیں ہوتی ہیں نا الگ ہی ہوتی ہیں ساتھ میں جانا اور سب فوٹو لینا کھانا پینا سب کچھ اچھا لگتا ہے
ہاں میرے ابو نے تو بہت سارے فوٹو بھی لیے
اچھا اچھا ہوں میرے ابو بھی ہر ٹرپ پہ جہاں بھی ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں نا تو وہاں کو وہ فوٹو لیتے ہیں اور بہت سارے فوٹو اکٹھے کریں ہر جگہ کے ہر کسی کے فوٹو لیتے ہیں
ب تو آپ کے گھر میں اچھا فوٹو البم ہے گا
ہاں کافی بڑا ہو گیا ہے ہمارے اندر
فیملی کی پرانی فوٹو دیکھنا مجھے بھی پسند ہے اور بہت اچھا لگتا ہے
ہاں یہ یہ تو ہے مجھے بھی بہت پسند ہے قانی فوٹو دیکھنا سب سے بچپن کی یادیں جو ہوتی ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں ہماری
آپ کی جو سب سے پسندیدہ جو آپ کے پروارتی ندیدہ میں می ہے جاتے ہیں
ہوں ہوں میری سب سے اسپیشل اور مجھے جو یاد ہے ا میری جو چچیرے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ ملنا عید پر خاص طور مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت یاد آتا ہے
ہمارے یہاں بھی گھر بہت بھرا بھرا سا لگتا ہے سب لوگ گھرنے آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے
جی جی
جس پر جب سب لوگ آتے ہیں تو پورا گھر لونک ہو جاتی پورا گھر بھرا بھرا سا لگتا ہے
ہ اور امی اور خالہ مل کر اتنے پکوان بناتی ہیں کہ کچن میں ہر وقت اتنا مصروف رہتا ہے کچن میں جگہ نہیں ہوتی ہے
اور بچے تو عیدی کا انتظار کرتے ہیں
بالکل بالکل اب لگاتے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنے لینے ہیں اور ویسے سے فیملی میں کس کا برتھ ڈے آنے والا ہے آپ کے یہاں ہے کسی کا برتھ ڈے
ہ بے ہاں میری بیٹی کا آنے والا ہے میری لائ
بیٹی کا ہی آنے والا ہے یا بہن کا آنے والا ہے تو پھر اچھا اچھا ا ہوں تو پھر کیا پلان ہے نہیں ج گھر بھر
یہ سمپل سلیبریشن زیادہ یادگار ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سیبریشندر کرتی ہے نا وہ زیادہ یادگار رہتی ہے
ے وہ تو ہر چیز جو ہے نا وہ الگ ہی لگتی ہے
ہوںچ سچھای
ہ تمہاری امی کا فیوروریٹ کام کیا ہے
یہ گارڈنگ انہیں پودے لگانا گارڈننگ کرنا ہے جیسے باغیچہ لگانا ہے بہت پسند ہے ہاں
وہ لگاتی رہتی ہے بغیچے میں کو کوئی بھی پیڑ کبھی کوئی بھی پیڑ وہ لگاتی رہتی ہے
ہاں
ہلو
جی میری ابو کو بھی یہ پودے لگانے کا وہ اپنے گھر میں لگاتے رہتے
پھر تو تمہارے گھر میں بھی ہریالی ہوگی بہت ساری
بہتچ ہچ بالکنی میں کافی پودے ہیں تو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے ان کو صبح صبح اٹھتے ہیں تب ان کویکھتے ہیں تو بہت اچھا لتا ہے
فیملی کے ساتھ ایسسی ہی آتے تھے ہمیشہ بانٹتے رہنااہیے اچھا لگتا ہے ایسی یادیں پارٹی
بالکل اس سے گھر کا ماحول جو ہے نا بہت پازیٹیو رہتا ہے
ہر فیملی میں ایسی محبت قائم رخے آمین
آمین آمین فیملی کا ساتھ ہو تو مشکلیں بھی آسان لگتی ہیں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل جو ہو وہ تو آسان ہی لگتی ہے
اور خوشیاں بھی دگنی ہو جاتی ہیں
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے اس لیے فیملی سب سے قیمتی ہوتی ہے
جی سہمت آج اپنے لوگ ہی ہر وقت ساتھ دیتے ہیں
ہاں اور ان کی دو سے زندگی میں برکت آتی ہے اور بالکل دائیں لینی چاہیے ہمیں اپنے بزرگوں کی اپنے والدین کی تاکہ ہماری زندگی میں برکت آئے ہر چیز میں برکت آئے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
آپ بھی دیا کر روکنے والے دین کیا
جی جی جی انشاء اللہ
چلو امیں امی کی ہیلپ کرنے جا رہی
چلو اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہنا اور دعا میں یاد رکھنا
بالکل ٹھیک ہے گھر والوں کو کو میرا سلام کہنا ٹھیک ہے آپ بھی کہتے نا اور ان شاء اللہ ضرور پھر بات کرتے ہیں اوکے
جی آللہ حافظ